السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ٹھیک ہو
جی ٹھیک ہے آپ سنا سب خریے سے
کیا کر رہے ہو
جی بس روزمرہ کی زندگی اپنے کاموں میں مصروف ہے آپ سنا ہے
بس بڑھیا گرمی سب ٹھیک
جی سب ٹھیک ہے
موسم کی س ہیں
جی موسم بھید ہے خوش نما ہو رہا ہے بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی
ٹھیک میں سوچ رہا تھا آج ان سوشل میڈیا کے بارے میں کچھ بات کریں ٹھیک رہے گا
جی بالکل بالکل بہت خوب جی
سوشل میڈیا آج کے دور کی سب سے اہم اور طاقتور ٹیکنالوجی میں سے ایک ہے
جی بالکل آپ نے بہت خوف فرمایا جی
ج اس نے انسان کی زندگی کو ہر پہلو سے بدل دیا ہے سوشل میڈیا ایسے آن لائن ذریعے کو کہتے ہیں جن کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں
جی بالکل ایک دوسرے سے آاب ہو جاتا ہے اور دیکھا جائے تو ہمیں مطلب زندگی کو آسان بنا دیا سوشل میڈیا نے
بالکل صحیح کہا اسے ہم اپنے خیالات کو اظہار کر سکتے ہیں
جی بالکل
تصویریں اور ویڈیوز شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پر معلومات حاصل کرتے ہیں اور دنیا کے مفت مختلف حصوں میں رہنا رہنے والے افراد سے چند لمحوں میں جٹ جاتے ہیں
جی بالکل آپ نے بہت خوف فرمایا یہ تو کہ ہم کہیں بھی بیٹھے ہو اور کسی سے بھی ہمیں کوئی بھی چیزیں معلومات کرنی ہو تو ہم ترنت سے اس سے جڑ کے اور ہمیں کوئی بھی جانکاری حاصل ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کئی دیس ودی کی نیوز وغیرہ دیک رہے ہیں تنت اپنا موبائل فون کھولو اور اس میں ہم اپنی پوری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں نیوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں
بال کچھ سے ہی کہا آپ نے آج کے دور میں فیس بک انسٹاگرام واٹس ایپ وٹیوب ٹک ٹاک ٹویٹر
جی جی بالکل
جیسے پلیٹ فارم بہت بہت مقبول ہیں بہت ضروری ہیں پرانے زمانے میں لوگ خط لکھ کر اخبار پار کے کر یا ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے معلومات حاصل کرتے تھے کسی سے رابطہ کرنے کرنا مشکل اور وقت ضائع ہو وقت زیادہ لگتا تھا مگر سوشل میڈیا نے ان تمام مشکلات کو بہت حد تک ختم کر دیا ہے
بالکل بالکل بالکل
آج ہم صرف چند سیکنڈ میں کسی بھی شخص کو پیغام بیج سکتے ہیں
جی بالکل
یا ویڈیو کال کر سکتے ہیں اور اپنی بات پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں
جی جی بالکل بالکل
سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کا طری طریقہ لاتے قریب لاتے ہے ایک دوسرے کو قریب لاتے ہیں اور رشتہ دار یا دوست دور ملکوں میں رہ ہیں وہ بھی آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں آج کل ہم کسی بھی کے ساتھ رابطہ آسانی سے کر سکتے ہیں پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ چٹیا بیچتے پر تھی جن کو پانچ چھ دن لگتے تھے یا کسی اگر زیادہ دوسرے ملک میں تو مہینوں بھی لگ ستے ا تھے
جی بالکل آپ نے بہت خوب فرمایا یہ تو مہینے لگ جایا کرتے تھے پھر بھی رابطہ ہوا کر تک خیریت آتی تھی نہیں آتی تھی بہت وقت لگا تھا اب اس وقتب وقت کو اہمیت دی جا رہی ہے جتنا ہی مطلب سب کو ہو رہا ہے ہمارے لیے اس سے بینفٹ
بالکل صی کہا تعلیم کے معدین میں بھی سوشل میڈیا نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے طلبا یوٹیوب اور دوسرے پلیٹ فارم سے درس حاصل کرتے ہیں آن لائن لیکچر دیکھتے ت ہیں نوٹس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا مشکل سوالات کا جواب حاصل کرتے ہیں اور مختلف ایجوکیشنل گروپس میں شامل ہوتے ہیں
جی بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کے زمانے میں لوگ ٹیوشن وغیرہ لیا کتے کلاس وغیرہ ایک بار ہو گیا دو بار ہو گیا بس سمجھ میں آیا یا نہیں آیا اب ہم کسی بھی سوال اور جوابات کا بار بار بار ہزار بار نکال کے اس میں بار بار
بار بار رپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ تعلیم کے لیے بہتر ہو گا بالکل صحیح کہا آپ نے آج کل کیا ہے کہ ہم بیچز پکڑتے ہیں جو بہت سستے بھی ہیں کیا تھا کیا ہوتا ہے کہ جو آن یہ آف لائن کلاسز ہوتے ہیں ٹیوشنز وہ بہت مہنگی بھی ہوتے ہیں آن لائن کلاسز دیتے ہیں جو بہت سستے بھی ہوتے
جی بالکل بالکل
کاروبار کے لیے بھی سوشل میڈیا بہت مفید ثابت ہوا ہے چھوٹے اور بڑے تاجر اپنی آشیاائی کی تصویریں سوشل میڈیا پر کرتے ہیں لوگ سوشل میڈیا پروموشن کرتے ہیں جیسے انسٹاگرام یا یوٹیوب پر بھی پرموشن ہوتا ہے اگر کہیں پر بھی کوئی کاروبار کر رہا ہے تو وہ پروموشن کر رہے ہیں لوگوں کو متاثر ہوتی ہے وہ چیزیں اور وہ وہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں
جی بالکل بالکل
لوگ آن لائن اپنی پرروڈکٹ بیچتے ہیں اور نئے گراہک حاصل کرتے ہیں بہت سے افراد صرف سوشل میڈیا کے کے ذریعے اپنا روزگار چلا رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور آن لائن بزنس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے
جی بالکل بالکل بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب چھوٹے چھوٹے روزگار لوگوں کو بزنس وغیرہ کھول کے رکھا ہے موبائل فون پہ بہت سے لوگ اب بہت اپنا کام کر رہے ہیں اور بہت اس کے مطلب بہت زیادہ فائدے بھی ہیں موبائل فون کے دیکھا جائے تو
بالکل صحیح گا سوشل میڈیا تفریح کا بھی بڑا ذریعہ ہے لوگ گیت سنتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں مزے کی کلپس دیکھ کامیڈی کلپس دیکھتے ہیں بہت سے لوگ اپنی صلاحیت جیسے سنگنگ ککنگ پینٹنگ فوٹوگراف اور تعلیمی ویڈیوز بنا کر کر مشہور ہوتے ہیں اور وہ کچھ لوگ اس سے پیسے بھی کماتے ہیں ہ اور کچھ لوگوں کا گھر بھی اسی سے چلتا ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں بلاگرس یا کوئی بھی ہوتا ہے وہ ہم وہ دیکھتے ہو اور ان کا گھر اس پہ چلتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا دنیا برقی تازہ خبریں چند سیکنڈ میں مل جاتی ہیں آج آج کل آپ دیکھ رہے ہوگی کہ جنتر منتر جو ہے وہ ہم اس کی اس کا سارا ریکارڈ ہم کچھ ہی سیکنڈس میں نکال سکتے ہیں
جی بالکل بالکل بالکل
یا موسم ہم چیک کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی اور صحت سے مختلق ہر قسم کی معلومات فورا حاصل ہو جاتی ہیں
جی بالکل آپ نے بہت خ فرمایا دیکھا جائے تو مطلب اس کی کچھ پر بیکار بھی چیزیں عادتیں ہوتی ہیں جیسے کہ چھوٹے بچے اس کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھ وغیرہ خراب ہو جات ہیں گھنٹوں گھنٹوں تک سوشل میڈیا پہ ایکٹو رہنا بھی اپنے وقت
اپنے وقت کو جضایا کرنا ہوتا ہے بالکل صحیح کہا آپ نے لیکن کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے بھی کچھ نقصانات ہیں سب سے بڑا نقصان اس کی عادت ہے بہت ای سے لوگ گھنٹوں تک موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں اس سے وقت ضائع ہوتا ہے اور تعلیم کم اور تعلیم کام اور گھر کے فرض متاثر ہوتے ہیں وہ گھر میں ٹائم نہیں دے سکتی گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے اس اس کی سوشل میڈیا ایک ایڈکشن بھی ہے کچھ لوگ گھنٹوں بھرے اسی سوشل میڈیا کے ساتھ رہتے ہیں طلبا اپنی پڑھائی سے غافل ہو جاتے ہیں اور امتحان میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے اگر ہم کہیں پر کوئی کلاس ہوگا کسی بھی ہم کوئی کلاس دے رہے ہوں گے وہاں پر کوئی ای س کلپ آئے گی کہ ہم اسی کے ساتھ جائیں گے پھر ہم پڑھنے کے پڑھنے سے بھی دور ہو جاتے ہیں اس سے
جی بالکل آپ سے بہت کچھ فرمایا ہے مطلب اس کی عادت پڑ جائے تو مطلب گھنٹوں گھنٹوں دیکھتے ہیں لوگ اس کو وقت گایا کرتے ہیں دیکھا جائے تو پہ زیادہ وقت نہیں بتانا چاہیے فالتو کا ضرورت کے حساب سے استعمال کیا جائے تو موبائل فون بہت اچھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بجلی کا بل ہو گیا اور بھی سارے کام ہو گئے ہم گھر بیٹھے کر سکتے ہیں اس سے وقت بھی بچتا ہے
بالکل صحی گ لیکن جووٹی خبریں پھیلانا بھی سوشل میڈیا کا بڑا مسئلہ ہے کبھی کبھی غلط معلومات اتنی تیزی سے پھیلتی ہیں کہ لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں اس لیے ہر خبر کو کو تصدیق کے بغیر شیئر نہیں کرنا چاہیے آج کل کیا ہے کہ سوشل میڈیاغلط خبریں پھیلا رہے ہیں اور لوگ اسی سے متاثر ہوتے لوگ وہ دیکھتے ہیں اور وہ ان کو لگتا ہے یہی سچ ہے لیکن کئی خبریں ایسی ہیں جو سچ نہیں ہوتی جھوٹی خبریں پلاتے ہیں
جی بالکل بالکل تو ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے اور ہمیں پوری جانکاری حاصل کر کے اس پہ مطلب کوئی بولینا چاہیے
بالکل صحیح کہا آپ نے سائبر بلینگ بھی سوشل میڈیا کا ایک بڑا نقصان ہے کچھ لوگ دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں یہ انہیں یا انہیں دھمکی دیتے ہیں اس سے بہت سے لوگ ذہنی دباؤ اداسی اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کسی کسی کو بلیک میل کرتے ہیں بلیک میلنگ آج کل عام ہے کوئی اگر کسی یا رلیشن شپ یا کچھ میں ہو تو وہ پھر آپس میں بلیک میلنگ کرتے
جی بالکل بالکل
دوسرو کی عزت کرنی چاہیے اور سوشل میڈیا پر اچھے اخلاق اور مظاہرہ کرنے چاہیے
جی جی ہمیں ضرورت کے حساب سے استعمال کرنا چاہیے موبائل فون کا ہمیں اپنا وقت جایا نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں مطلب جتنا ہمارے لیے ضروری ہے وقت کے حساب سے وقت کو دیکھ کے ہمیں موبائل فون کا استعمال کرنا چاہیے
بالکل صحیح کہا اپنی راز داری اور حفاظت بھی بہت ضروری ہیں بہت سے لوگ اپنی ذاتی معلومات تصویریں اور مقام سوشل میڈیا پر شیئر کر دیتے ہیں جو بعض اوقات غلط افراد کے ہاتھ لگ سکتی ہیں اس لیے مضبوط پاس ورڈ استعمال کرنا ہے ہر کسی پر بھروسہ نہ کرنا نہ کرنا اور اپنی ذاتی معلومات محفوظ رکھنا بہت ضروری ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو بھی کوئی بھی فوٹوز یا کچھ بھیجتے ہیں کسی پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن کچھ کچھ ٹائم بعد وہی بندہ اس کو دھوکا یا کچھ دیتا ہے اور وہ لی کرتے ہیں وہ ویڈیوز فوٹوز کچھ بھی ایسے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور کیا ہوتا تا ہے کہ ہیک ہوتا ہے فون اس لیے فون میں اسٹرانگ پاسورڈ لگانا چاہیے
جی ہمیں نا سوشل میڈیا پہ یقین نہیں کرنا چاہیے ہر مطلب کوئی بھی جانکاری ہوتی ہے تو وہ سچ نہیں ہوتی ہے
بالکل صحیح کہا سوشل میڈیا کا زیادہ اس استعمال صحت پر بھی برا اثر ڈالتا ہے دیر تک موبائل چلانے سے آنکھوں کی روشنی متاثر ہوتی ہیں گردن اور کمر میں درد ہوتا ہے اور نیند بھی کم ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے گھر والوں اور دوستوں کا کام وقت دیتا ہے جس سے رشتوں میں دوریاں پڑ سکتی ہیں پڑتی ہیں آ سوشل میڈیا کی ایڈکشن اتنی ہوتی ہیں کہ اگر ہم گھر والوں میں بیٹھ ہوتے ہیں تو وہ گھر والوں سے بات نہیں کرتے کیونکہ ہم اسی کی طرف م ہوتے ہیں چوبیسوں گھنٹے اس سے کیا ہوتا ہے کہ رکش دور ہوتے ہیں ماں باپ ناراض ہوتے ہیں کیونکہ ہم ماں باپ سے اتنا اتنی بات نہیں کرتے
جی بالکل آپ نے بہت کچھا
کو سوشل میڈیا سے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے والدین کو چاہیے کہ وہ ان کی رہنمائی کرے اور انہیں بتائے کہ سوشل میڈیا کا صحیح اور غلط استعمال کیا ہیں تعلیم عبادت صحت اور گھر کے فرض کو ہمیشہ سوشل میڈیا پر ترجیح دینی چاہیے
جی بالکل بہت بہت خوب فرمایا آپ نے ان شاء اللہ مجھے آپ سے بات کر کے بہت خوش ہوئی پھر ملتی ہے اگلی کال میں
کہ بہت اچھا لگا ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حاظ